ہلو ہلو
اورچ
السلام علیکم
السلام علیکم
والالک حلکم السلام کیس ہو جی سب خیریت آپ کیسے ہو
ہم بھی بڑھیا ہیں سب عنایت ہے اللہ کی
جی اور بتا بتاؤ آپ کے یہاں پہ پانی ٹھیک آ رہا ہے
پانی ہمارا ٹھیک تو خیر نہیں آ رہا ہے بہت گندا آتا ہے کبھی کبھی تو
جی ہاں ایسا ہی ہمارے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے
ہاں ا جبک پانی تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے
جی بالکل
ہوں
پانی کی بنا تو زمانے کی ساری جو نظارے ہیں ساری جو باتیں ہیں کچھ بھی نہیں رہے گا
ہاں صحیح کہا آپ نے صحیح فرمایا پانی تو ڈاکٹر بھی بولتے ہیں پانی پینے کے لیے پانی پیتے ہیں تو ہم ہم میوں میں تو بہت ہی ضروری ہوتا ہے پانی اتنا پانی پیو اتنا ہی اچھا ہے
جی ہاں میں تو کافی پانی پیتی ہوں ماشاء اللہ لہ کرے کہ آپ کے یہاں بھی پانی ٹھیک ہی آئے
جاہی
پانی اللہ تعالی کی سب سے قیمتی نعمتوں میں سے ایک ہے جو زندگی کا بنیادی حصہ ہے یہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے اتنا بوائس کیس سیارہ ہے
وہ بچے بات کر رہے ہیں
جی پانی کے بغیر انسانوں جانوروں اور پودوں کی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا
صحی فرمایا آپ نے صحی فرمایا بالکل
جی ویش
اس لیے اسی لیے ہمیں پ پانی کی قدر بھی کرنی چاہیے
جی ہم روزمرہ کی زندگی میں پینے کھانا پکانے نہانے صفائی کرنے اور کھیتی باڑی جیسے بہت سے کاموں کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں
ہاں صحی کہا آپ نے بالکل لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کام میں بزی رہتے ہیں پانی نہیں پیتے ہیں بہت کم ہی پانی پیتے تے ہیں اس سے ان کا سرا
ہوں ہوں بالکل کیا کریں لیکن آج کل کے جو پانی کی جو پیپ ہیں وہ کئی جگہوں سے لیک ہو رہے ہیں
ہاں ہاں صحیح کہا آپ نے اس کی وجہ سے گندا پانی آ جاتا ہے
جی
ہوں
ہاں جی اور ب
اب تو اسکولوں میں بھی پانی پینے کے لیے الگ سے الارم لگانا پڑتا لگاتے ہیں میڈمیں وغیرہ
ہاں ہاں
تھوڑی دیر پہ پانی پلاتے ہیں بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نہیں پیتے نیاپ میڈم جبرستی پلاتی ہے کہ پانی پیو پانی پیو جس سے کہ بچوں میں پانی کی کمی نہ ہو بچے بیمار نہیں ہو
ہاں ان کی صحت تندرست بنی رہی صاف اور پاک پانی اچھی صحت کے لیے بہتر ضروری ہے کیونکہ یہ جسم کو تندرست رکھنے اور کئی بیماریوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے
ہاں صحی کہا آپ نے
ہاں جو کسانوں کے لئے پانی کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے
ہاں صحی اسی لیے پانی کی قدر کرنی چاہے پانی کو خراب نہیں کرنا چاہیے ویسٹ نہیں کرنا چاہیے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ پانی کو ویسٹ نہیں کریں
ہوں ہوں کیونکہ جو
پانی کی کیا ہے
جی بالکل اور جو وہ بھی تو ہے کیونکہ گاؤں میں فصلوں کی پیداوار کا دام موردار تو پانی ہی ہے
ہوں ہوں
ہاں تو پانی کو بھیی کافی ا صاف صفائی سے رکھنا چاہیے
صحیح کہا آپ نے گرمی بھی بہت ہو رہی ہے تو
ہوں بولیے
بھی بہت ہو رہی ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر پہ پانی بھی پیتے رہنا چاہیے اپنا دھیان رکھنا چاہیے
جی ہر سان کو ایک ہفتے تمہ ایک ناریل پانی تو ضرور پینا چاہیے جو سات دنوں کے پانی کی پورتی کرتا ہے
ہاں صحیح کہا آپ نے
ہاں آج کی دنیا کے کئی حصوں میں پانی کی کمی ایک گمبھیر مسئلہ بن چکی ہے جس مسئلے کا کوئی بھی حل نہیں ہے
ہاں صحیح کہا آپ
ہاں اس لیے ہمیں پانی کی ہر بوند کی قدر کرنی چاہیے اور اسے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے
صحیح کہا آپ نے
ہاں اگر ہم پانی کا صحیح استعمال کریں اور اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں تو آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتر نعمت برقرار رہ رہ سکتی ہے
ہاں صحیح کہا آپ نے
ہاں جی
ہمیں پانی کو برباد بھی نہیں کرنا چاہیے
ہاں اور سب کو سب کو سمجھانا بھی چاہیے سب کو بولنا چاہیے کہ سب اس کی قدر کریں تبھی آنے والے ٹائم میں پانی تبھی آنے والے ٹائم میں پانی موجوود رہے گا پت دن پہ دن پانی کمی ہوتی جا رہی ہے
جی بالکل پانی اللہ تعالی کی عظیم اور بیش قیمتی نعمت ہے
ہاں ہاں
ہاں یہ صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی زندگی کا ہاں بنیادی ذریعہ ہے
ہاں
جی
پانی میں پردوشن بھی بہت ہو رہا ہے
ہوں بہت زیاد کیچڑ بھی آ رہا ہے ہمارے یہاں پہ تو
ہاں شروع شروع میں تو اتنا گندا پانی آتا ہے جیسے موٹر چلاتے ہیں جیسے کہ نالی کا پانی آ رہا ہے کیا
ہاں ہمارے یہاں پہ تو ڈیلی ایسا ہوتا ہے
اسمیل بھی اتنی گندی آتی ہے بہت ہی زیادہ بگر آرو کے پانی نہیں پی سکتے ہیں
ہاں یہ تو آپ نے صحیح بات کہی
اس لیے ہر کسی کو آروپ لگانا چاہیے جس سے کہ ہمیں گندگی سے بچا جا سکے
ہوں ہوں جی آپ صحیح فرما رہے ہو اور بتائیے آپ کی امیزان نے آج کھانے میں کیا پکایا
ہماری امی نے آج شملہ مرچ آلو بھر کے بنائی تھی اور مونگ مسور کی دال چاپل اور چپاتاتی
اچھا جی ہاں ویسے بھی متوازن غذا کا ہی ہمیں اپیوگ کرنا چاہیے کیونکہ ا پانی کے برابر ہی متوازن غذا بھی بہت ضروری ہے
ہاں ہاں صحی کہا
ویسے پانی کے لیے میں کہوں گی کہ اس حالت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پانی کی ہر بوند کی قدر کریں اور اسے اپنے جو آنے والی نسل ہے ان کے لیے بچا کے رکھے ایک ایک بوند کو
ہاں صحی کہا آپ نے یہ تو جبھی ہو سکتا ہے جب ہم خود بھی اس پہ کنٹرول کرے اور اوروں کو بھی ہم سمجھیں اپنے بچوں کو اپنے فیملی ممبر کو
ہاں لیکن آج کل کچھ لوگ جو نلے ہیں ان کی ٹوٹی ہے اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں جس سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پانی کی اتنی اتنی زیادہ ویسٹنگ ہو رہی ہے برباد ہو رہا ہے کہ کچھ پونچھو
صحی کہا آپ نے کہیں کہیں تو جیسے سڑکوں پہ لوگ لگا دیتے ہیں نا جنتا پارٹی والے پانی لگ کے ٹنکی لگا دیتے ہیں لوگوں کی سیفٹی کے لیے وہ ٹنکی کھلی چھوڑ جاتی جس سے کہ اس کا پانی ویسٹ جاتا طرحت ہے
ہاں بالکل کیا ان لوگوں کو اپن کیا سمجھائیں جی میں تو ہر بار اپنی جو گلی مولے ہیں اس میں جلوس بھی نکالتی ہوں کہ پانی کی بچت کرو آنے والی نسلوں کے لیے بھی پانی بچا کے رکھو
ہاں صحی کہا آپ نے آنے والے لوگوں کو بھی تو پانی کی ضرورت پڑے گی
ہاں میں تو یہ بھی کہتی ہوں میں تو یہ بھی کہتی ہوں نلوں کو بے وجہ کھلانا چھوڑو پانی کو ضائع ہونے سے بچاؤ بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو اور اپنے آس پاس صفائی کا خیال خیال رکھیے
ہاں صحیح کہا آپ نے بالکل اور آپ بھی سمجھاؤ ہم بھی سمجھاتے ہیں یہاں پر کہ پانی کو جیادہ ویسٹ نہیں کرو جس سے کہ ہماری آنے والی پیڑھی بھی اس کا اپیوگ کر سکے ان کو بھی تو پانی کی ضرورت پڑے گی یہ
ھمم ھمم
تھوڑی نہیں وہ تو سب کو ضرور
جی ہاں بالکل کیونکہ پانی پانی کے بنا تو جیون ادھورا ہے
ٹھیک ہے چلو آمین
بولیے بولیے ہوں چلو آمین عالم
اوکے اوکے خدا حافظ
ہاں خدا حافظ